السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہو ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے آپ کیسی ہو
ہاں الحمد للہ میں بھی ٹھیک آپ بتا
اچھا بس ٹھیک ہوں کیا چل رہا ہے باقی سب ٹھیک ہوں
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا
اچھا اور بتاؤ آپ
اں ہاں
اچھا آپ کیا کرتے ہو
میں
ہاں
میں تو پڑھتی ہوں
اچھا آ کالج میں پڑھتی ہو آپ
ہاں جی
آپ کرنٹلی کون سی ڈگری کر رہی ہو آپ
جی میں بی اے کر رہی ہوں
اچھا ٹھیک
اور آپ سناے آپ کیا کرتے ہو
میں بی اے گریجویشن کی ڈگری کر رہی ہوں
اوکے اوکے ٹھیک ہے اچھی بات ہے
ہاں
چلیے اچھا اور
اچھا آپ کل پکنک گئی تھی
ہاں جی گئے تھ ہاں ہاں ہم گئے تھے ہم گئے تھے ہاں ہووکر نا بری نا
آپ نے
آ کوکر ناگ وری ناگ
اچھا ان میں سے سب سے اچھی جگہ کون سی لگی آپ کو
مجھے تو سب جگہ اچھی لگی لیکن میرے ناگ تو بہت اچھا لگا وہ بیٹھنا وہاں پہ رکنا وہاں پہ گھومنا بہت انجوائے کیا ہم نے
وہاں پہ کچھ خاص مطلب کیا ہے باقی پلیس ڈفرنٹ کیا ہے وہاں پہ
بس وا واٹر فال ہے
میں نے سنا ہے وہ اوریجن ہے جیلیب ریور کا
ہاں ہاں ہاں میں نے وہی سنا اور وہاں پہ بہت سارے مسلیے ہیں ہاں ہاں بہت ساری ان کو دیکھ کر بہت اچھا لگا
اچھا یہ مت پت ہے آپ کو کہ کون سی قسم کی مچھلیاں تھی کون سی اسپیشیز کی مچھلیا آپ
جی ان کو ٹراؤٹ ٹراؤٹ بولتے ہیں ٹراؤٹ جی جی ٹراؤٹ
ہاں جن کے اسکن پہ وہ ڈاٹس بنے ہوتے ہیں
ہاں ہاں ایکگزٹلی
اچھا اچھا اور بتا آپ ہاں میں بھی گئی تھی پکنک
کب
ا میں کل گئی تھی ڈفرنٹ میں ڈفرنٹ پلیس پہ گئی تھی
اچھا کہاں کہاں
وہ چرار پکھل پور سے کہتے ہیں ہاں اور وہ نشا شاہد بار
وہاں پہ کون سی جگہ خاص ہے جس کو آپ نے زیادہ انجوائے کیا وہاں پہ جہاں پہ آپ وہ بہت مزہ آیا
اار وہاں کیونکہ وہاں پہ ایک بزرگ کی زیارت ہے
اچھا
وہ اچھی ایک ہولی پلیس ہے
اس کا نام کیا ہے
وسے چرار شریف کہتے ہیں زیادہ نالج نہیں ہے مجھے اس
سونا ہے شیخ ال رحمت اللہ اللہ
اچھا
ہاں جی
کیا سنا ہے آپ نے اس بارے میں
کس بارے میں
ا اسی جگہ کے بارے میں زیارت وہاں پہ آپ گئی ہو کبھی
ہاں میں ایک جا ایک بار گئی ہوں لیکن اس ٹائم میں بہت چھوٹی تھی
اچھا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا اچھے سے
یاد نہیں
وہ کس ڈسٹرکٹ میں آتا ہے اچھا مطلب وہ بھی ساؤتھ سائڈ سے ہے
جی
سر نارتھ میں آپ کو کون سی جگہ اچھیے لگتے ہیں
نارتھ میں بارامولہ اچھا لگتا ہے وہاں پہ بہت ساری
ت کیونکہ وہاں کا نیچر بہت اچھا ہے وہاں پہ سون مرگ میں گلیشئرس ہیں وغیرہ تو وہاں پہ اچھا سا ٹھنڈہ پانی ہو تا ہے
سون مرگ ہوتا ہے سون مرگ ہوتا ہے وہاں پہ گلمرگ میں جی اور وہاں پ وہ وہاں کا خاص جو ہے نا وہ گنڈولا
ہاں
اس میں چڑھ کے بہت مزہ آتا ہے آپ کو آپ چڑھی ہو آپ کبھی اس میں جا گئی ہو
نہیں میں نے کبھی گنڈولہ رائڈ نہیں کیا کبھی نہیں ہاں سچ میں بس دیکھا ہے پاس سے لیکن بیٹھی نہیں ہوں اس میں
میں نے کیا ہے ایک بار لیکن ایک بار بس لائف میں اب انشاء اللہ جائیں گے لاسٹ اب جائیں گے انشاء اللہ نیکسٹ ایئر ہاں انشاء اللہ
لیکن آج وہ اس کی فیس بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے وہ آج اس ٹائم پہ بس ففٹین ہنڈریڈ لیتے تھے وہ لوگ آج ایک پرسن کو تھاؤزینڈ روپیز دینا پڑتا ہے
امم بہت مہنگا ہوگیا ہے
ہاں بہت زیادہ اور اسٹوڈینٹس کو کنسیشن کی جاتی ہے لیکن ایسے نہیں
اور کنسیشن کی جاتی اسٹوڈنٹس کے لیے
ہاں بس اسٹوڈنٹس کے لیے لیکن آج کل اسکول والے جو ہے والو نہیں کرت ہے اسٹوڈنٹس کو گنڈولا راںیڈ اور کالج اسٹوڈنٹس
کیوں کوئی خاص وجہ
پتہ بھی اس میں ٹائم لگتا ہے پھر دوسرے فیز میں پہنچنے کے لیے اس لیے ٹائم لمیٹیڈ ہوتا ہے
اچھا اچھا
کتنے منٹس آئے کال کے پانچ منٹ ہی آیا ابھائی
پانچ
گیارہ منٹ پہ یہ کال اپنے آپ ہی کٹ جاتی ہے
اوکے
پھر مجھے سبمٹ کرنی ہے اور آپ کو یہ پیمنٹ
اوکے جی اور سنائیں کیا چل رہا ہے لائف میں
بس سب ٹھیک
سب ٹھیک ہے
ہاں
اور بتائے موسم کیسا ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ آج رہتے ہیں
یہاں پہ ماڈریٹ موسم ہے نہ زیادہ گرمی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہے
اچھا
ہاں میں ایکچولی آج یہ پہاڑی علاقے میں آئی ہو
کہاں پہ
رامپورہ راج پورہ مے بی آپنے سناہوگا نام
آتی میں بھی آتی نا آپ کے ساتھ
ہاں
سب می ڈینجر
مجھے پہلے ہی بتانا تھا مجھے لگا آپ کل ہی گئی تھی پکنک آپ نہیں آؤ گی
میں تو آتی اگر آپ بلاتے یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے
کوئی بات نہیں نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تب بلائیں گے آپ کو بھی
اللہ ہے ہاں اسس ٹائم مجھے بلانا ہے میں بھی آؤں گی آپ کے ساتھ وہاں پہ کوئی رشتہ یا اور کچھ گھومنے آئے ہو
گھومنے بھی آئے اور رشتہ بھی ہے
کہاں کہاں گںیے ہو وہاں پہ کچھ ہے کوئی کچھ خاص کوئی خاص پلیس ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ گئے ہو
یہاں بھی ہے جسے یہ حمید بابا صاحب کا یہ مق برے یہاں پہ
حاں میں نے سنا ہے ان کا نام وہ پائس بزرگ تھے ہاں وہ پس گزرتے میں نے سنا ہے ان کے بارے میں
تو
بہت بڑی زیارت ہے وہاں پہ
ہاں
اور وہاں پہ وہ ہے نا راج پورہ وہاں پہ ایک پارک ہے ایکو پارک اس کا نام ہے میں نے اس کے بارے میں بھی سنا ہے
ہاں وہاں پہ جو ہے لکڑی کے بنے ہوئےتے ہیں جانور جیسے بالو اور وہ
اب گئے افوان پ افوان پہ بھی گئے ہو آ
ہاں وہاں پہ بھی تھے وہاں پہ بہت اچھے بینٹس ہے اچھی سن رہے اور تھوڑے سے پرانے کلچر کو دکھایا گیا ہے کشمیری کلچر کو کچھ چیزیں بنائی گئی ہیں اس لیے وہاں پہ بھی بہت ٹورسٹس آتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ رش ہے وہاں پہ
ہاں
کوئی دروازہ کھٹ کٹ آ رہا ہے بار بار میرا بھائی ہے ایکچولی
اچھا یہ تمہارا بھائی یا چھوٹا
ہاں
ان کا نام کیا ہے
اطاعت
اکلام اوکے وہ کس کلاس میںٹر تھا کام
وہ فسٹ میں پڑھتا ہے
فسٹ میں نے سنا ہے وہ یو کے جی میں پڑھتا ہے
آپ نے سنا ہوگا
اچھا
ایک اور چھوٹا بھائی ہے میرا اس کا نام ارحان ہے بہت زیادہ کیوٹ ہے بہت زیادہ اور کو دیکھ کے انسان کو کہتا ہے کہ اسے کھا جائے بس
اس کے منہ میں پانی آتا ہے جو وہ دیکھتے ہے نا وہ چھولے بٹورے کی تارہا چھلے باتھورے جیسے
ہاں اس کا منہ چھولے بھٹورے کی طرح اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چھولے کی طرح ہے
ہاں اور کیا دیکھا آپنے رام پورہ میں
اور ہم گئے جنگل میں گھومنے ٹریکنگ بہت مزہ آیا وہاں پہ
ہاں سچ میں وہاں پہ کیا ہے جس کو آپ کو جس جس کو دیکھ کے آپ بہت خوش ہوئے یا انجوائے کیا
وہاں پہ جنگل ہے اور ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور وہ پرانے پیڑ وغیرہ وہیں سب دیکھ رہے تھے
اچھا
نیچر کو انجوائے کر رہے تھے اور وہاں کی وہ جو اسمیل ہوتی ہیں
بہت اچھے ہیں ہاں
ہاں کتنے منٹس ہوئے کال کے ابھی نو منٹ ہوئے ہاں گیارہ پے کال خود ہی کٹ جائے گی پھر میں سبمٹ کروں گی اور یہ آپ کی ایک ٹاسک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اچھا آپ کو اس ایپ کے بارے میں کس نے بتایا
مجھے مجھے اپنے ماں جی نے بتایا
اچھا
ہاں جی یہ بہت اچھا ٹاسک ہے جی میں ابھی نہیں
ہاں مجھے اسی نے ریکمینڈ کی تھی وہاں پہ شاید بچے رو رہے ہیں آپ کے بیک گراؤنڈ میں
ہاں یہ بچا رو رہا ہے
اچھا دس بجتے ہی میں کال کاٹوں گی ٹھیک ہے دس پانچ دس بج کر پانچ سیکنڈ پر
اوکے
اچھا اللہ حافظ ہا
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ
اللہ حفظ ااسلام علیکم ہ ہ ہ ہی